ہلو السلام علیکم
ہ اور بتائیں کیسے ہیں آپ
کہ آپ بتاؤ کیسے ہو اور گھر پروار سب باپ ٹھیک ہے
جی سب خہریت ہے آپ بتائے اور آپ کے گھر سب ٹھیک
ہاں سب ٹھیک ہے
کھانا وغیرہ ہوا آپ کا
کھانا ابھی نہیں ہوا ب ہے تیاری کچھ کھائائے آج کوئی اچھا سا ذائقہ کھائائے اچھا اچھا
آج تو چھٹی ہے آج تو فاسٹ پوڑی جد ہو جائے گا پیٹ کے اندر
ہاں فاس ف شام کو دیکھیں گے آج دن کو گرمی یا دن کو کہاں جائے فاسٹ فوڈ کھانے
شام میں بہت بھیڑ ہو جاتی ہے ہم بھی ویسا بھی شاپنگ کرنے جائیں گے سوچ کہ شام میں جائیں گے شام کو اور بھیڑ ہو جاتی ہے
تو میرا بہت فیوریٹ ہے
ٹکی والا کلچا ہمارے ادھر نہیں ملتا ہمارے چھولا کلچا ملتا ہے یا نیوٹری کلچا ٹھیک والا کلشانی مرتا
ٹکی واللا گل چایس
وہ کیسا بن وہ کیسے اس میں کیسے چف ہوتی ہے
ہاں اس میں ٹکی کی اسٹاف ہوتی ہے ساتھ میں چھولے ڑتے ہیں کے ساتھ ہاں ہ وہ خاص کر زیادہ میں برگر کھاتا ہوں مجھے برگر بہت پسند ہے وج بر
مجھے بغیر اتنا خاص اچھا اچھا نہیں لگتا بس میں نے اتنا بھی برگر میں نے اتنا کھایا بھی نہیں
دیکھو برگر انسان کے ہاتھ کی کیرگری ہے اس میں جتنا وہ ڈالے گا نا اتنا ٹیسٹ نکلے ویج ڈالے بند گوبھی ڈالے ٹماٹر پیاز ڈالے کچھ اور ڈالے
بالکل بالکل تندوری سوئس بھی اس میں بہت ٹیسٹی تندوری سوئس کھاتی تھی تو برگر تندوری سوس بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور بتایا آپ گھر سب خیریت
ہم سب خیریت ہے اپ بتاو اللہ کا رحم ہیں ہمیں
اچھا اچھا اللہ کا رحم ہے
ہاں اللہ کا رحم ہیں اور بتاے آپ کیا کر رہے ہو
میں بس امی کے پاس بیٹھے ہماری امی بیٹھی میں ہمارے پاس وہ کپڑے سل رہے ہیں ہم ان کے ہاتھ بٹا رہے ہیں
اچھا اچھا اچھا
وہ وہ سل رہی ہیں
امی جان ماڑا موٹا کر لیتی ہیں ماڑا موٹا میں کر لیتی ہوں تو ا مل مل بیٹ کے ایک دونوں کر لیتے ہیں کشرا کشرا ہاں وہ مڑا موٹا ب بھی کر لیتی ہے مڑا موٹا ہم تو دونوں مل کے کر لیتے ہیں ہم
ہاں ہاں نہیں نہیں نہیں آپ کی امی جان سے بات ہوئی ہے میری بٹ مجھے آپ سے زیادہ آپ کی امی جان ایکٹیو لگتی ہے مجھے
ہاں میری امی جان بہت ہے تبھی تو ہم ایکٹیو
وٹ آپ کی امی جان مجھے زیادہ ہوشیار لگے
ہمارے امی جان نے ہمیں ہوشیار بنایا ہے
بٹ آپ سے آپ کی امی جان زیادہ ہوشیار
میرے امی جان مجھےاتنا ہوشیار بنایا کہ مجھے سارے کام آتے ہیں ایک کام کا نام لو کہ وہ کام مجھے آتا نہیں ہے گیس کرو اچھا آپ پوچھو کہ یہ والا کام آتا ہے یا نہیں آتا ہے تو ہم بتاتے پوچھو نہیں کون سا ویسا پوچھ
کون سا کون سلائی آتی ہے سلائی کڑھائی اچھا اچھا کھانا بنانا آتا ہے کھانا وانا اچھا اوربتا تو
ویڈیو بنانی آتی ہے آتی ہے اسکیٹنگ چلانی بھی آتی میرے پاس میڈل بھی ہے ڈسٹک کا اور مجھے کبڈی کھیل بھی آتی ہے اس میں ملے ڈسٹک کا اور میرے کو ڈانس کرنا بھی آتا ہے اس کے میرے پاس بہت سارے انعام ہے میرے کو مینہدی لگانی بھی آتی ہے اس کے بعد بہت فری نام اسٹڈی کرنی بھی آتی ہے ان کو بہت فری نام ہے اس اس سی میں بھی تھی تو میں کے بھی نام ہے کون سا کام ہے جو میں نے نہیں کرا اپ کیس کرو گی بہت سارا کام سیککھا ہے میں نے بہت سارا اپنی لائف سب کچھ گھر میں نک گڑی چلانی بھی آتی ہے
اچھا اچھا
مہندی مہندی لگانے بھی آتی ہے میں نے ڈانس بھی سیکھا تھا مہندی لگانے بھی سیکھے میں نے پارلر کا کام میں نے میک اپ آرٹسٹ کا کام بھی پورا سیکھ لیا پرسنل کام بھی میں نے پورا سیکھ لیا میں نے سلائی کرنی بھی سیکھ لی میں نے کڑھائی کرنی بھی سیکھ لی بس مجھے بنائی کرنی نہیں آتی اور گھر کاکام بھی سارا مجھے آتا ہے باہر کام سارا مجھے آتا تیز بھی ہوں اور شریف بھی ہوں سارا کام میں کر لیتی
وہ تو ایا وہ بعد میں پتا لگ رہا ہے۔
جی ای ایم سو ایکٹیب اور میں سارا کام کر لیتی ہوں
سارا کام کر دیتی ہوں میں اتنی مجھے لگتا نہیں کہ اتنی ایکٹو لڑکی کہیں کسی کو کوئی کسی کی ہوگی ویسا دنیا میں سنا نہیں کتنی ایکٹیب ہوں مجھے ایسا لگتا ہے ان میں سارا کام آتا ہے سارا کام آتا
اچھا پھر اپنی امی جان کو کام اتنا کیوں لگاتا
ہمارے امی جان نے ہمیں سب کچھ سکھا دیا
سکھا تو دیا امی جان نے آپ کو اسی لیے امی جان نے آپ کو اسی لیے سکھا کہ کل کو مجھے کام نہ کرنا پڑے آپ کام کر کے دو گئے بٹ آپ تو امی جان مقابلہ کرتے ہو
جی امی ایک ہی کام کرتے ہیں ہماری امی جان ہمارے ساتھی ہی رہتی ہیں ہماری امی جان ہم ایک ہی شہر میں رہتے ہیں
اچھا امی جان کو تو بٹھا کے کھلاؤ نا آپ کیوں کام کرواتے ہو ان سے
تی ہیں کھڑی ہو کے نہیں کھاتی کھڑیوں کے منع کرتی ہیں کھڑی ہو کے پانی میں نہیں پینےے دیتی ہمیں تو خود کیسے کھایگی کھڑی ہو کے وہ
میرے کہنے
اچھا نہیں نہیں وہ کام نہیں کرتی سارے کام میں خود ہی کر لیتی ہوں وہ مجھے بلا لیتی ہیں جب صفائی کرنی ہوتی ہے مجھے فون کر دیتی ہیں آ جا پوچھے لگا جاتا ہے پوچھے بھی لگا جاتی ہ ان کے کے
جتنا که رہی ہے اتنا کرتی ہوگی
بالکل میں بہت آکٹیو ہوں بہت آئی تھنک مجھے س لگتا ہے کہ شاید میں بہت انٹیلیجنٹ ہوں بہت
ہاں مجھے پ مجھے پتا ہے مجھے مجھے پتا ہے آپ لوگ
ہوں
میں بہت انٹیلیجنٹ مجھے لگتا ہے کہ شاید ایسی دنیا
جی جی بولیے
کوالیفکیشن میں بہت ایکٹو گرل ہوں اور شاید مجھے لگتا دنیا میں ایک ہی لڑکی بس بھگوان نے میرے بنا دیا ہاں میں ابھی کنٹیکٹ کریئٹر بھی ہوں ریسنٹلی بھی میں نے ایک ساتھ اسٹارٹ کیا ہے
ہاں ہاں مجھے بتایا آپ نے بتایا میں نے دیکھا آپ کا کنٹینٹ دیکھا
ارے واہ میں بہت ایکٹیو ہوں بہت ایکٹو ہوں ہے ایسا لگتا نہیں مجے کی کہ دنیا میں بھگوان نے دوسری کوئی لڑی بنائی ہوگی میرے کے بعد مٹی توڑ کے پھینک دو
ایسے دل سے لگتا نہیں مجھے کہیں ملے گی مجھے خود کو وشواس نہیں ہوتا کہ میں اتنی ایکٹو ہوں بیچ میں خود کو مار مار کے دیکھتا کیونک ہاں میں کہتی ہاں یہ اصلی شری ہی ہے میرا
جی جی میں بہت ایکٹو ہوں بہت آپ نے کہیں دیکھیتی ایکٹیو لڑکی اتنے سب ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کی اواز کلیئر نہیں آ رہی ہے یا توپ تعریف کرنا نہیں چاہتے ہیں ہماری یا تو آپ کےا کلیئر نہیں آ رہی ہے نہیں آپ تھوڑا سا زور سے بولیں
ہاں ہاں زور سے بولنے لگا ہوں میں بٹ جتنی جتنی آپ ایکٹیو ہو نا اتنا آپ کام کرو نا تو
میں نے اتنے سارے کام نا اپنی لائف میں میں نے سب ٹسک پورے کر لی ہے میں نے شادی بھی کر لی سب کر لی میں نے نوکری بھی کر کے چھوڑ د
آپ نے کیا آپ کے بچے تو ہے نہیں
تو کیا تو اس میں کیا ہے ابھی اپنا کرئر پہ دھیان دینا چاہیے
ہمیں بچے اچھے لگتے نا میری ایک سسٹر کی بیٹی ہوئی ہے نا ابھی
میے سسر کی بیٹی بھی ہے تو میں کھیل لیتے ہیں ہم اس سارے شوق پورے کر لیتے ہیں اپنے
کی بیٹی ہے نا تو اس کا نام رکھا ہم نے انارا
انارا
انارا ہاں انارا
اچھا انارہ بڑھیا نام رکھا ہے کس چرچ کا نام تھا یے
یہ اس کی معمہ کا نام
اچھا اچھا اچھا نام رکھا ہے د بہت یونک نام ہے اچھا کافی اچھا ہے ہماری بھی بہن کی بیٹی ہے ہم اس کو بہت رنگ برنگے نئے نئے نام دیتے رہتے ہیں کب ہم اس کو گگو بولتے رہتے ہیں کب ہم اس کو کچھ بول دیتے ہیں کب وہ سب سن لیتی ہے مجے کہتے ہیں تو کیا ہے وہول دیے لڈو میں کہتی ہو جی کس کہ گی ماسی کا کون سا آ گئی یہ بوندی کا سارا ش س کو پورے کرا دیتے ہمارے ابھی وہ کو فون کر ماسی مجھے یہ چاہیے آپ اپنی ممی سے نہیں بولتی وہ
اچھا اچھا
فون کرےی ماسی مجھے یہ چاہیے اسے ماسٹر تو بولنا آتا نہیں ہے تو کہتے مسا ماا با بولتی ہے ما مسا وہ نام لیتی ہے ٹکو ٹو ٹکو کرتی رہتی ہے ٹکو ٹکو مجھے یہ چاہیے
اچھا ہ نہیں ہو ن
بس یہ نہیں ہےپ لے دو م میں نے کہا ٹھیک ہے میں لے دوں گی کہتیے آن لائن آرڈر کر د دو آپ بس آ جائے گا میرے پس مجے پتا کہ آن لائن کاس پہنچ جائےا
وہ اپنی مما سے نہیں بولتی جتنا جتنا وہ مج سے بولتی ہے میں سے بولناا ک اس کا بچہ چ ہے تو کہے گی ماسی کا تو کہے گییر مما کا نہیں ہے کہ یہ دونوں کاؤ
ڈانٹتی ہوگی مرتی ہوگی
اس کی مما نہیں سو ڈانٹتی مارتی ہیں وہ بھی بہت پیار کرتی ہے بٹ اس کے لیے اس کی مما اور میں اس کے اکول ہی ہیں
اچھا
کچھ خاص ڈفرنس سجھتی نہیں ہے وہ ک دونوں سے پیار ملتا ہے نا اس کو اس لیے ابھی ہمارے فیملی بس وہ ایک ہی بچی ہے
اچھا اچھا
اس لیے اسے بہت زیادہ سب کا ہی لگا ہے
ہاں ہاں مجھے مجھے خود بچے بہت پسند ہوتا ہے بڑوں سے مھے بچے بہت پسند ہیں کیونکہ بچوں کا دل ن صاف ہوتا ہے بچوں کا دل صاف ہوتا ہے جھوٹ بھی بولتے ہے بڑے لوگ جھوٹ بولتے بڑے لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس لیے مجھے بچے اچھے لگتے ہیں
اچھا ہمارے پڑوس میں بچے بڑے تیز ہیں
ہاں وہئی گ
ہمارے پڑوس بچےتنے تیز ہے اپ گھر سفائی کے آ جیں گے ہمارے گ مچاےتے
وہی نا وہ آپ سے سیکھا ہوگا انہوں نے کیوں ایکٹیو کر دی ہے
بھیا جو فون پہ بات کرتے ہیں نا انہ نے سکھایا ہے
اچھا اچھا میں نے سوچا آپ نے آپ نے سا
نہیں نہیں وہ کہنے بھیا فون پہ بات کرتے
کیوں گ کیوںک آپ آپ آ کی آپ کو سب کچھ کرنا آ تو یہ بھی کرنا آتا ہوں میں ک انٹ اللہ
نہیں نہیں انہوں نے انہوں نے ہم سے میں نے صاف پچھ میں کس نے دکھایا کیا جب بھیا وہ فون جو بات کرتے نا وہ جو مکھنھے ہیں اور وہ لسی بہ چٹنی بہتھاتے میں نے کہا ہاں ہاں انہوں نے بھیجا ہے ہمارے آپ کے گھر نا یہ گھرم مچانے کے لیے میں نے کتنے پیسے دیے کیا دیش ودی ہے دو سو روپئے میںگر دو سو نے پیگا ہے
میں نے سوچا میں نے سوچا کہ آپ کو سب کام کرنا آتا تو یہ کام بھی کرنا آتا ہوگا
ارے مجھے سارا ہاں گندنے تانا بھی آتا ہے میں نے بہت ایک دم نپٹا جیں میں نے بند نے بٹھا دیے تو گند کی بات ہے
صی ہے صی ہے
جی جی وہ تو بہت صاف کہ کہہ رہے مجھے بھیا بات کرتے نا انہوں سکھایا کہ گند دوسرے والا گند مچانا میں نے کہا اچھی بات نہیں ہے کہہ رہے نہیں نہیں
ی
کوئی بات نہیں لا ہماری میںارے پس ہی بیٹھییا لگا دیا شکایت وہ کچھ نہیں کہ سکتی ہم سے ہمارے شوہر آ کے پھر بولتے ہی کچھ مت کا کرو اسے
اچھا اچھا وہی نا آپ کی امی جانا آپ کے امی امی جانا آپ کے کان کھینچے نا پھر آپ سیدھے ہوں گے سدریں گے تھوڑے سے
ہمارے اھی ہمارے کان کھی بچپن میں کھینچ پ ہم کیا کھینچیں گی
نہیں نہیں ابھی کھینچا امی جان کسی بھی عمر میں کھینچ سکتی ہے
ہمارے میجان نے کھیچی ہمار مجان ہم سے بہت پیارتی ہے وہ کہتی ہیں نہیں ہمار سر کار نہیں کھیچی ہم کچ غلطی کر ہیں تو ہم کوئی بات نہیں ہم دیک لیں گے آپاؤ جاؤ
اوکے اوکے شکریہ شکریہ
جی جی چلیں خدا حافظ